ہیلو
ہیلو آواز نہیں آ رہا ہے
ہاں آپ کا تو آ رہاواز السلام علیکم
وعلیکم السلام سجی آستے ہو
س سب بنے
ہاں میں تو خریست ت ہوں
اچھا کیا کر رہے ہو
ابھی کھزاری پھانک رہے ہیں
کھزاریے کیا ہوتا ہے
کہ جاتا ہے نا وہی بنتا ہے خھزاری
بیا جوتاا جو گیس ہوا لگے سرم لگے ارے مسلہ دما ہیلو
اس سے
ارے لگانا بول رہے کھجاری کا مطلب بتاؤ نا کیا ہوتا ہے کھجاری کس کو بولتا ہے
ہزاری کس کو بولتا ہے جانتے ہو چاول کو بھجا جاتا ہے
تھڑی مو
ایک
میں ملاوٹ وغیرہ ملا دی اور مکسچر وغیرہ
نہیں وہ یہ فا رہ
ایسے پھنک رہے ہو مطلب ایسے ہی کھا رہے ہو نا
ہاں
آپ ایک دم شدھ ہندی بول رہے ہو شدھ کٹھا بول رہے ہو لگ رہا ہےپ کون بھا بول رہے ہو
ہم تھوڑا ہندی بھی بولتے ہیں تھوڑا کوٹھا بھی بولتے ہیں نا
اچھا دونوں ملا کے بول رہے ہو نا
ال ہاں کلو
اچھا تھوڑا اردو ہی بولو تھوڑا اردو تھوڑا ہندی تھوڑا ا کٹھا سب ملا کے بولو نا
ہوں ہاں تو اردو آپ سے پوچھے کیا سوال اردو میں
ہاں پوچھو پوچھو کوشش کریں گے جواب دینے کی
زمین کو کیا کہتے ہیں اردو سے
زمین کو اردو میں بولتے ہیں دنیا
آ
دنیا بولتا ہے زمین کو اردو میں دنیا بولتے ہیں یار تم کو ہووا ہی نہیں جا رہا کیا
آواز تو آیا ہے لیکن دنیا اس کو نہیں بولتے نا
کیا بولتا اس کو
وہ اس کا دوسرا نام ہے
دوسرا نام ہے دنیا بولتا ہے تم کسی جا کے مولوی سے پوچھ لو جات تم جہاں اردو پڑھ ہو نا ٹیوشن اس سے پوچھ ل جا کہ زمین کو انگلش میں اردو میں کیا بولتا ہے دنیا بولتا ہے
اور ہم آپ کو کیا بولتے ہیں اردو سے
ہا کو ہوا ہی بولتا ہے
نہیں نہیں ہا کو اردس دوسرا چیز بولتا ہے نا
نہیں بولتا ہوا کو ہوا بولتا ہے
جی بائی
تو لگتا ہے آپ لگتا ہے آپ اردو پڑھے ہو
اردو پڑھے کیا م میں اردو پڑھاتا ہوں بچوں کو تم لوگ کو بھی پڑھا سکتا ہوں تم لوگ کو بھی پڑھا سکتا ہوں تم لوگ اگر پڑھے گا تو میں سکتا ہوں ڈیلی ہاں تو کچھ پوچھو کچھ پڑھاؤ کیا پڑھؤں گا تم کو تم کواں تک پڑھے ہو کہاں سے جاتے ہو کس چیز کا پڑھائی کر رہے ہوبھی کون س اردو پڑھتے تو مجھے کیسے پتا تم کو میرے پاس پڑے گا تو میں تم کو گھما دوں گا بھائی
ہم گامتا نہیں ہو
لیکن میں گھما دوں گا تم کہاں تک پڑے ہو
بڑے پٹری اردو
پانچویں اردو تو سنو میں گھما دوں گا تم کو پڑھنا آتا ہے اچھا سے اردو
ہاں پڑھنا آتا ہے اردو صحیح سے
اچھا اردو لکھنا آتا ہے
ہاں
اچھا چلو اچھا تو کبھی پڑھنا میں میرے سامنے میرے پاس تب گھمائیں گے تم کو
اچھا ٹھیک ہے گھر میں گے نہیں لیکن ہم
کتنا اردو پڑا تم کو تب دیکھیں گے نا جب پانچ بھی اردو پڑھا ہے پھر بھی زمین کو اردو میں کیا بولتا وہ نہیں جانتا تو تم پانچ اردو کیا پانچ اردو پڑھا تم
آپ سے پوچھے ہم تو جانتے تھے
اچھا جانتے تھے
ہاں
اچھا یہ تو اچھی بات ہے میرے سے پوچ رہا ہے مجھے مطلب اسٹوڈینٹ مطلب ٹیچر سے پوچھ رہا ہے نا
ہاں یہ بات ہے
اچھا چلو بڑھیا بڑھیا پوچھو پوچھو ایسے تو اور مطلب اپ اگر کچھ اور پوھنا چاہتے ہو تو پوھو نا
وھو اور پوچھنا چاہتے ہیں ہم
پچھوچھوچھو
سلام کرتے وقت کیا پڑھتے ہیں
سلام کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہیں مطلب
ہاں
مطلب کیا ہاں کیا متسلام کرتے کیا پڑھتے کیا مطلب
سلام کرنے کا مطلب کیا ہے
سلام کرنے کا مطلب ہے کہ تم پر سلامتی ہو السلام علیکم تم پر سلامتی ہو وعلیکم السلام جواب اس کا وعلیکم السلام تم پر بھی سلامتی ہو
او یہ بات
کیا یہ بات ہے تم کو پتا تھا یہ ہ پتا تھا تم کو جپا میں ایک سوال پوچھوں تم سے
آپ پوچھو پوچھو انشاء اللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے
اچھا میں ٹھیک ہے پوچھ رہا ہوں رکو ا میں کیا پوچھوں اردو کا کوئی بہترین مولانا کا نام بتاؤ
اردو کا مولانا حیدر
مولانا حیدر کون ہے یہ انٹرنیشنل تھوڑی ہے انٹرنیشنل بتاؤ ج پورا دنیا نامتا اس کو
اس کو
ہاں
اس کا نام پتاہ ہے لیکن منہ میں آ رہا ہے لیکن پیٹ میں نہیں آ رہا
آو ج گہ ن ہیلو بولو اب کیا بول پوچھا میں انٹرنیشنل کوئی اردو کا خطرناک مولو کا نام بتاؤ جو سب پورا دنیا جانتا ہے اس کو
مولوی کا نام تو پیٹ میں آ رہا ہے لیکن منہ میں نہیں آ رہا ہے
کیوں نہیں آ رہا تم کو کیوں یاد نہیں ہے ت اردو کیسے پڑھا ہے ت تم کو یہ تو موبائل وغیرہ میں دیکھتےوں گا کسی خطرناک ب مولوی کون ہے اردو کا
ہاں تو میں تو دیکھتے تھے لیکن میرے منہ میں نہیں آ رہا رکو نا تھوڑا اتنا جلدی ب
نہیں اس اسی لیے تو منہ میں نہیں آ رہا نہیں تو سب جگہ آ جائےا پیچھے آ کے سب جگہ آ جائے گا من میں بول رہے ہو
ہاں ہاں آ جائے گا رکو تھوڑا اتنا درفرا ہوگا تو نہیں س آاب صحیح آائے گا
چلو ٹھیک ہے تم جلدی بتاؤ دھرپڑا نک رہے ہیں
ہ ج
ہیلو ہ ہیلو ہیلو آئی ایم ٹکنگ بوم ٹکگ ٹوئی ایم ٹکگ ٹوش کو
جی
ہیلو ہو گیا گھم گیا کیا تم کو نہیں یاد ہے کہ بہت سارا مول بھی ایسا ہے کہ بہت لوگ مطلب ہے جو سب جو جانتا ہے
ہاں لیکن میرا منہ میں نہیں آ رہا ہے
ایک مولانا سلمان اظہری ہے
ہاں یہی ہمارے منہ میں آ رہا تھا لیکن آپ نہیں بولے تو
آپ کا منہ میں نہیں آ رہا تھا تھا آپ کا کہیں بھی نہیں آ رہا تھا پیٹ میں نہ پیچھے نہ منہ میں کہیں نہیں آ رہا تھا سمج رہے ہو
ہاں میں تو سمجھ رہی ہوں نا ہاں
ہاں اب ایسے جھوٹو جھرمڑ کا مانتے ہو کہ اتنا پڑھاؤ کچھ نہیں پڑھو تم
نہیں میں پڑھا ہوں سچ میں اتنا باندھتے نہیں ہم
خالی شو آف خالی کرتے ہو تم
اور ابھی گھومنے آئے نا اس لیے ہمارے منہ میں نہیں آ رہا تھا
ہاں خالی گھر میں بکری چراتے ہو بکری بگری بکری بیل چراتے ہو
میں ہم لوگ تو شہر میں رہتے ہیں ہم بکری کےس
اچھا شہر میں رہتا ہو نا
ہاں
سر میں کچھ کرتے ہوں گے نا ادھر ادھر مطلب بھٹکتے ہوں گے خالی گل چھرے اڑاتے ہ گے کچھ نہیں کرتے پڑھائی نہیں کرتے
ہاں گلچرے ہی اڑاتے تھے
تو اسی لیے تو تم کو پتا نہیں ہے گلچرے خالے منہ میں آتا ہے اور کچھ منہ میں نہیں آتا ہے
س ب آتا ہے آپ کو نہیں آتا خالی گھماتا ہے سب کو
ہاں وہی بول رہے ہیں نا کہ سب کچھ منہ میں آتا ہے خالی پڑھائی کا بٹ منہ میں نہیں آتا ہے
ہاں
ابھی اردو کا سوال تم سے پوچھیا تو نہیں پایا اگر تم کو ہندی سے ہی پوھ دے تو نہیں تم نہیں پائے گا تم کو اگر انگلش سے پوچھا ت کو نہیں پائے گ تو ایسا کیوں کرتا ہے تم کو پڑھو لکھو نا کچھ دیس کو آگے بڑھاؤ نا تم لوگ اگر ن پڑےا تو دیش آگے سے آگے بھےا
تو آپ پڑھے ہو نا دیش کو آگے بڑھا دے گ
ہاں میں پڑا ہوں لن میں بہت لوگ کو پڑاتا بھی ہوں کتنا پڑھتا نہیں لوگ خالی کل چھرے اڑاتا ہے آج کل کے لوگ اور تم بھی وہی کرتا ہے
ہم وہ سب نہیں کرتے بھائی
تو تم کو پڑنا کیوں نہیں آتا وہ سب جب نہیں کرتا تو پڑھنا کی آنا چاہے نا
تو نام آج نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں گے نام پتا تھا
نام آج نہیں ہے نام یاد نہیں ہے نام یاد نہیں ہے نام یاد رکھو گے تب ن یاد رہے گا مان لو میں کسی چیز کا پڑھائی کروں گا پڑھائی کروں گا تب ن وہ یاد رہے گا نہیں کریں گا تو کیسے یاد رہے گا خالی اس کو دھ لینے سے یاد رہ جائے گا اس کا سننا چاہیے اس کا بھشن سننا چاہیے اس کا تقریر سننا چاہیے تب وہ یاد رہے گا یہاں یہ مولانا اظہری ہے مولانا سلمان اظہری ہے اب جب تم اس کو دیکھے بھی نہیں ہو جہاں خالی کبھی کبھی کدر دیکھے ہو بس ریل وغیرہ میں تو وہ بس دیکھا ہے اس کو جانتا ہوں اس کو تو کیے جان گا اس کو اس کا بھاجن سناو اس کو کیا بولتا ہے کیسا اردو بولتا ہے کیسا بات کرتا ہے کیس سمجھاتا ہے وسا سننا تب نہا سمجو گے نا تب ن یاد رہ گا نا اب بول رہے آدھ ہے نہیں منہ میں نہیں آیا ادھر نہیں آیا ادھر نہیں آیا پڑھائی کرو بابو لوگ اور آگے بڑھو سمجھ رہے ہو
لو ہاں
سم لو کہ سم لو ہاں تو بس ایسے پڑھائی کرو آگے بڑھو اور کچھ جانکار ت جانو جو جاننا ضروری ہے کوئی اگر پوچھ د بھیھی سڑک پر تو تم بتا دو تو دم سہ تان کر سمجھ رہے ہو
ہاں سمج رہے
ہاں سجھ رہو ہو تو سج گئے ہو ایسے حے گلچھر میں مت اڑاؤ زندگی میں کچھ کرنا بھی ہے کچھ آگے بڑھنا بھی ہے ہلےے گل چر رہے دو ایک سو دو سو تین سو میں کمانے سے کچھ نہیں ہوگا
ہم وہ سب نہیں کرتے
کرتے ہو تم کالل گلچ رہے ہو تمہارا اواز پ چل رہا تھا تم کیا کیا کرتے ہو میں سب بتا دوں گا تم کیا کیا کرتے ہو
تم کوئی گیم وغیرہ کھیلتے ہو باہر میں جا کے کل سرے اڑاتے ہو گھر میں گیم کھیلتے باہ ایک گو گل چرے اڑاتے ہو
نہیں ہم نہیں کھیلتے بھائی
ابھی کاریہب میں اب کام کر رہے ہو تو کچھ سیکھو اس سے کچھ کچھ سکھاؤ لوگوں کو
ہاں سمج رہے
اس میں تھوڑا بہت پیسہ مل جائے گا تم کو اگر اچھی باتیں بتاؤ گے اچھی باتیں سنو گے اچھی باتیں سمھو گے اچھی باتیں سمھاؤ گے تو سمج رہے ہو ہاں تو ایے خالی گلچرے ہونا سے کچھ نہیں ہوگا تم کو کچھ کرنا بھی ہوگا سمجھ رہے ہو
ہاں ہاں ٹائم کتنا ہوگا دیکھو نا
ٹائم ہو گیا آٹ ساڑھے آٹھ ہو گیا آپ دھو تمہارا کدھر کتنا ہوا تمہارا صبح ہوا ہوگا نا